ہیلو
ہیلو
ہیلو السلاوعلیکم وعلیکم کم وسلام مریم ٹھیک ہو
ہاں
آپ ٹھیک ہو
ہاں اچھی سی
اں گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں
کیا کر رہی ہو
بیٹھی ہوں
او ہ او میری یاد آ رہی ہے
نہیں
اں ہ کیوں
اب کیسے آےگی
کیوں مجھے اوفق کی بہت یاد آت تی ہیں آپ کو آتی ہے
نہ
اوفق کی بھی نہیں یاد آتی آپ کو
نہیں
چائے پی
ہاں
ہاں اور سناؤ کچھ
تو سب کچھ نہیں
کچھ نہیں ارے کسی کمرے میں جانا وہاں شور آتا ہے وہاں کون کون ہے
کوئی نہیں
ہاں جوٹ وہاں کوئی ہے
نہیں
اچھا ٹھیک آپ کب آؤ گے ہمارے گھر
جب میں وہاں آونگی
آپ نے بولا نا پرسوں میں آؤں گی اچھا جب مما آئے گی مما کے ساتھ آنا ٹھیک ہے
ہاں میں اسی کے ساتھ رھوں گی نا
ہ اوکے اور سنا کچھ باتیں بھی ہونی چاہی نا یہاں تو باتیں ٹین منٹ تو دس سیکنڈس کے لیے باتیں کرنی ہے اوفق کی یاد کیوں نہیں آتی
اوفق کی تو بہت آتی ہے
اب وہی تو آپ نے بولا ابھی نہیں
آفق کی
میری نہیں
نہیں
ش ام ہ ش کیوں ہاں آوفق کی مجھے بھی یاد آتی وہ رو اس نے بولا گوگی دید سایمہ دیدی نے بولا وہ رویا اتنا تھا کل
ہاں ہاں
اس نے اس نے بہت رویا تھا بہت بہت زیادہ
اب گرمیوں کی چھٹی بھی ہوگئی اب آپ کو اور آنا پڑے گا
نہیں میں کہاں آؤں گی اب اب چھٹی ہوئی بھی تو میں نہیں آ سکتی ہوں اب واپ
آپ کو اب آنا پڑے گا
تین دن ہوئی چھٹی بس زیادہ دن نہیں ہوئی آج تو بارش بھی ہوی
رہ سکتی ہو وہاں پہ تو پھر اس کے پرسوں آسکتے ہو گھر
نہیں نہیں میں نہیں آ سکتی ہوں اب میں بیمار ہوئی مجھے انفیکشن ہوا تھروٹ کو اور میں بیمار ہوئی مجھے ہوا زکام بھی اچھا آپ بولو یہ وہاں سے بارش ہوئی آج
ہاں بہت
ہاں یہاں بھی بہت بارش ہوئی بہت گرمی گرمی کتنی تھی رات کو میں مر گئی گھر
بہت ہم کو کھولنا تھا وہ تھا کنا تھا ہم کو چالو
ہاں آپ کو تو کولر ہے دیکھو سمدین نے بولا یہاں نہیں اتنی گرمی ہوگی مطلب یہاں ترال میں وہاں ہوگی ٹھیک سری نگر میں لیکن یہاں بھی اتنی گرمی تھی پوچھو مت مجھے رات کو نیند ہی نہیں آئی گرمی سے فین بھی آن تھا رات بھر لیکن نیند نہیں آئی یہاں بھی بہت گرمی تھی آپ کو تو کولر تھا تو آپ کو اچھی ٹھنڈی ہوگی
ہاں
آپ اس میں بھرتے ہو نا آئس
ہاں
آپ اس میں بر کولر میں برتے ہو نا آئس وہی تو
ہاں
زیئہ ٹھیک ہے
ہاں وہ کھیل تھ
ہاں اور سناؤ کچھ کیونکہ کہ باتیں کنٹینیو کرنی ہے باتیں کنٹینیو کرنی ہے کیا کچھ نہیں
ایسے ہی کہا کچھ نہیں ہاں
ارے میں میں ہی خالی کروں باتیں کیونکہ باتیں کنٹینیو کرنی ہے
تو فھر میںے کروں گی
اچھا ڈیڈی ٹھیک ہے
ہاں ہ
اچھا ٹھیک وہ بابا آپ کا گیا کام پر
نہیں وہ کل جائے گا
کل
ہاں
وہ پھر نہیں گیا
نہیں
آپ تو نکلے باگ محتاب سے جلدی بولا اس کو جانا ہے
مجھے پتا ہی نہیں تھا اس کو جانا ہوگا
اچھا ٹھیک ٹھیک
وہ ماما کو ہی تھا پاتا
اچھا یہ ڈسائڈ ہوا دوسرے دن
ہوں ہوں ہم
ابھی کیا موسم ہے وہاں
ٹھیک ہے
نہیں دھوپ نہیں ہے یہ یہاں بارش مطلب بارش نہیں پڑ رہی ہے لیکن وہ ہے نا بادل جیسی چھاؤں وہ بارش
ہاں ابھی نہیں تھی ہم کو یہاں بارش
لگتا ہے کہ بارش پڑ جائے گی ابھی
ہاں
جیسے اندھیرا ہے ہے نا دن ہے لیکن اندھیرا ہے
ہاں
ہاں اور سناؤ کچھ کھانا چائے پی
نہیں میں نے نہیں پی
آپ نہیں پیتی ہو لپٹن چائے
نہیں
اچھا کھانا پکایا مما نے کھانا پکایا اچھا اچھا ٹھیک آج کیا پکایا کھانے میں
ساگ
ٹھیک ٹھیک سکس منٹ سکس منٹ اور چار سیکنڈس ہوئے ابھی ہمیں کرنے ہیں چار منٹس ٹھیک ہے
آپ نے کچھ اگایا ہے وہاں پر جو آپ کے زمین ہے نا آپ کے آنگن میں
ہاں
ہے نا آنگن میں وہ زمین
ہاں ہاں
اس کو کیا کرتے ہو ایسیے ہی رکھتے ہو
ہاں اس اس پڑھ آرٹ کہتے ہیں ارت
آ لر
ہاں
اچھا ٹھیک ٹھیک اب آنا آ یہاں ٹھیک ہے مما کس
اوکے گ
پھر کارن کھاؤ گے آپ کھاتی ہو
کیا
کارن وہ ہے نا جس کو کشمیری بولتے ہیں مکا اچھا ٹھیک اچھا آپ کہا آپ روم میں ہو کہ چلتی ہو مجھے لگتا ہے آپ کسی جگہ جا رہی ہو
نہیں میں روم میں ہوں
اچھا ٹھیک ٹھیک کلیئر آ رہی ہے بات
ہمم
صاف آ رہی ہے بات کلیئر
ہاں
ٹھیک ٹھیک ابھی آ رہی ہیں کلیئر جب میں نے کل کیا نہ شام کو کیا نیلم سے دو آئ کلیئر صاف آواز جب تیسری بار میں نے کیا تو پھر ا نیٹورک ایشو تھا کچھ تو رک رک کے بات ہوئی اس سے بات نہیں پھر تیسری بار سیدھی ہوئی آپ سے ہوئی ٹھیک
ہاں
ا ضیاء گئی سکول لیکن اس کو بھی چھٹی ہے نہ
ہوں ابھی تین دن چٹ ہم کو کل جانا ہے ہے مگر
کیوں
پتا ہی نہیں ہم کو ابھی میسج ہی نہیں آئی چھٹی
نہیں کل اب نہیں جا تین دن کے بعد سب کو جانا ہے پتہ نہیں
مگر ہم کو میسج ہی مت نہ آئی ہم کو مسیج ہی نہیں آئی
اچھا ٹھیک ا کہاں آئگی چھٹی ہوئی نہ تین دن
آپ کو کچھ آواز آرہی ہے وہاں سے
اں
آپ کو کچھ آواز آ رہی تھی وہاں سے ابھی
ہاں ممی آئی تھی وہ گئی اب وہ گئی اب اچھا یہ بو بولو کہ میں کچھ بول رہی تھی آپ کو تین دن ہے نہ چھٹی وہاں سے گاڑی کی آواز آ رہی ہے آپ بھی ہو نہ سڑک پر رہتے ہو
نہیں نہیں
آپ رہتی ہو نہ سڑک سڑک پر
مگر میں
اب
کیوں نہ بہت باہر میں آئے
ہاں
تم کہاں ہو میں آندر رکھ رہی ہوں
نہیں نہیں اب نہیں آئی آواز اب کلیئر آئی صاف آئی اچھا آپ مجھے بولو کہ تین دن چھٹی ہے پھر جانا ہے آپ کو اسکول ٹھیک ہے
نہیں کل جانا ہے ہم کو
مجھے وہی سے اب فون کرنا ٹھیک ہے آپ کو بھی کرنا ہے پانچ ٹائمس مجھے بھی کرنا ہے یہاں سے پانچ ٹائمس اب ابھی میں کاٹوں ٹین منٹس اور يین سیکنڈس پر میں کاٹوں پھر وہاں سے کرنا ٹھیک ہے
ہاں
ہاں آپ کو ضروری کرنا ہے وہاں سے
ہاں میں تو پھر بڑی کال کرنا ہے نہ
ہاں مما بزی ہے
نہیں
اچھا فری اچھا وہ فری ہے ٹھیک ہے مجھے آپ کی یاد آ رہی ہے آپ کو میری نہیں آ رہی ہے
نہیں
ا محمد آپا نے بہت رویا ہے کل
ہاں
آپ کو کس نے بولا اچھا آپ نے اس کے ساتھ بات کی
ہاں
اچھا ٹھیک
میں تو اس کے ساتھ روز کاٹوں
روز اس نے بولا پھر کل میں کاٹوں ٹھیک ہے
اوکے
وہیں سے کرنا